ہلو
ہیلو
آواز آ رہی ہے آپ کو السلام علیکم ہلو ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام
انشاء اللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنا ہے
میں بھی بالکل بڑھیا آپ فرمائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہے
انشاء اللہ سب خیریت سے ہیں دعائیں آپ کی جی اور ویسے نا آج میں یہ سوچ رہی تھی نا آج ہمارے اسکول میں نا نیو لائبریری کا ادگھاٹن ہوا ہے ہم اس میں گئے تھے کتنا اچھا لگتا ہے نا لائبریری میں پڑھ کے
بالکل صحیح کہ رہی ہے آپی دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے اسکول ہو یا بڑے بڑے اسکول کالج میں اب تو ہر جگہ دیکھا جائے تو لائبریری وغیرہ پستکالے کا ادگھا ٹن تو ہو ہی رہا ہے پھر سرکار تو الگ سے بھی پستکالیہ وغیرہ بنا رہی تو کافی اچھا لگتا ہے کہ لوگ جاگروک ہوتے ہیں ادھر جا کے پڑھتے تو کافی اچھا لگتا ہے شانتی سے ماحول وغیرہ میں
جی جی بالکل وہاں کا کتنا مطلب واتورن کتنا شدھ ہوتا ہے نا کتنا شدھ ہوتا ہے وہا کا ماحول انشاء اللہ
بالکل ایک دم شانت واتورن میں پڑھو تو دماغ میں گھستا بھی ہے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے
جی بالکل کیونکہ گھر میں نا سور گل رہتا ہے تو انشاء اللہ کیا بولتے ہو اس کو مطلب ہم باہر جا کے اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہیں اس میں بیٹھ کے اور وہاں کا واتاورن شانت رہتا ہے اور ہمیں وہاں سے نا سویدھائیں بہت اچھی اچھی مہییا ہو جاتی ہیں جیسے کے انٹرنیٹ کی سویدھا ہو جات تی ہے ٹھنڈا پانی پینے کی اور بھی باری باقی بھی اور بہت سویدھا ہوتی ہے ان شاء اللہ جو اچھی اچھی مہیا ہوتی ہیں وہاں پہ
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپا ہم دیکھا جائے تو ہم تو دن میں دو بار پستکالے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا پرکشا کا ٹائم آتا ہے تو ہم تو دو کیا تین پورے ہفتے ہی جاتے ہیں کیونکہ گھر میں بیٹھے ہو تو گھر میں پڑھائی وغیرہ ہو ہی نہیں پاتی ہے کیونکہ شانتی سا ماحول ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام میں الجھے ہی رہتے ہیں ہم تو ہمارے پڑھائی ہو جاتی اسی لیے ہم شانتی سے لائبریری وغیرہ ہی چلے جاتے بستا کالے ہی چل جاتے لیکن ہم اچھے سے اپنی پڑھائی وغیرہ کر کر آتے ہیں اور ہمارے آنے والے پریکشا کی بھی تیاریاں آرام سے ہو جاتی ہے ہماری
جی بالکل بالکل اور ایک چیز ہے نا لائبریری میں نا ہم کسی بھی طریقے کی کتاب دیکھ رہے ہیں بک دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اویلیبل ہو جات تی ہے کیونکہ وہاں پہ کتابوں کا بنڈار ہوتا ہے انشاء اللہ اور ہمیں نا وہاں بہت اچھی چیزیں مطلب مل جاتی ہیں دیکھنے کو
بالکل صحیح کہہ رہی آپ کافی اچھی اچھی پستکیں وغیرہ ہم کو آرام سے مل جاتی ہے اتہاس کے بارے میں آنے والے آآ بزنس واقعہ کے بارے میں سب طریقے کے آرام سے پستک وغیرہ ہوتے جس کو جس میں روچی وغیرہ ابہی وہ وہ پڑتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے
جی جی جی بالکل اور کیا ہے نا کہ ہم ویسے نا وہ کونسی کونسی پستکیں پڑھنے کا شوق ہے
ڈا کافی اچھا لگتا ہے ہمارا پرکشا بھی ختم ہو جاتا ہے مطلب ہفتے میں دو بار جاتے ہیں پلا پستکالہ تو ہم اسی طرح کی بک وغیرہ پڑھتے ہیں کافی اچھا لگتا تھا شانتی سے ماحول میں کافی چیزیں سمجھ میں بھی آتا ہے اور پتا بھی چلتا ہے کی کیسے ہوت تا بزنس وغیرہ کیسے کرنا چاہیے کافی ساری جانکاری آرام سے مل جاتی ہے
جی جی بالکل مطلب کہ اتہاس کو لے کے اور اس میں وگیان کو لے کے کہانیوں کو لے کے اور ہمارے اتہاس میں کیا کیا ہوا تھا کیا کیا نہیں ہوا تھا مطلب بہت زیادہ بہت اچھی اچھی ہمیں کتابیں اویلیبل ہوتی ہے اس میں اور ہم وہ آں کیا کہتے ہیں اس میں پڑھ کے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے اتہاس میں کیا ہوا تھا ہمارے مطلب دیس میں کیا کیا ہوا تھا اور ویسے نا دیکھا جائے نا تو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ جو جو پڑھنے کی سویدھا مہیا ہوئی ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے آاں کتابوں کی بھی مت تو کم نہیں ہے ہمارے لوگوں کی زندگی میں
بالکل ہمارے یہاں پہ دیکھیے کی نے سارے پستکالے میں کتنے لوگ آ کے شانتی سے پڑھتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ چلیے لوگ کو لوگوں کو اندر بھی اندر ہے کہ پستک وغیرہ پڑھنا کت مہتو کی بات ہے تو سب لوگ آتے پستکال اور اچھے سے بایٹ ٹھ کہ اپنا پڑھ وڑھ کے جاتے ہیں جس کی پریکشا ہوتی ہے وہ پریکشا کی تیاری کرتا ہے جس کی نہیں ہوتی تو آج اس وقت کتابیں وغیرہ رکھی رہتی وہی پڑتے ہے تو کافی اچھا لگتا ہے جس کو جس چیز میں روچی وغیرہ رہتی ہے وہ کتابیں پڑھ کے کافی اچھے سے سمجھ وغیرہ کے کرتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے
جی کیا ہے نا کہ مطلب جو انسان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اچھی اچھی ان لوگوں کے لیے تو ا پستکالیہ جنت سے کم نہیں ہوتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ آج کل دیکھیے حالے میں بھی نئی نئی چیزیں آ گئی ہے اب تو پستک وغیرہ بھی ہم گھر پر لے کر آ کے کر سکتے ہیں یہتنی اچھی اچھی سویدھائیں ہو گئی ہے تو ہمیں سب چیز کا پالن اٹھانا چاہیے
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہمیں نا ہاں جب جب ہم زار دنوں کے مطلب اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو ہمیں گھر پہ لے جانے کی بھی پستکیں سویدھا مہیا کرائی جا سکتی اور ہم اپنے گھر پہ پڑھ کے پھر ان کو دوبارہ سوچی میں رکھتا ہے انشاء اللہ بہت اچھی اچھی مطلب ہمارے لیے ہے سرکار نے پڑھنے کے اس میں لگا مطلب وہ چلا دی ہیں یوجنا
بالکل صحیح فرمایا ارے یہاں تو آپ نئی نئی یوجنا آ رہی تو سب کو اس کا پالن وغیرہ بھی کرنا چاہیے سب کا دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں ہوتی پستک وغیرہ پ تو وہی پڑھنا چاہیے پستک کرنا کافی اچھی عادت ہے مانی جاتی ہے کیونکہ ایک پستک وغیرہ پڑھتا تھا کافی چیزیں جانکاری ملتی ہے ان کو آنے والے کے لیے بھی اتہاس میں کیا ہوا تھا سارے چیزیں ایک سمے پہ ان کو جانکاری وغیرہ مل جاتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے اور دیکھا جائے تو بوشیہ کے ساتھ بھی چلنا ہے تو پوستک وغیرہ پڑھتے ہیں نا تو اس سے کافی ساری جانکاریاں وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ وغیرہ کا مہتب ابھی بھی ہماری زندگی میں ہے
جی بالکل بھی بےشک ابھی مطلب کہ آج کل کے بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں آن لائن کلاس لے رہے ہیں پر ہماری زندگی مطلب ابھی تک اور کتابوں کا مہتو کم نہیں ہوا ہے ابھی بھی ہم لوگوں کو کتابوں میں پڑھائی اچھی ہوتی ہے کتابوں میں سے اچھی سمجھ میں آتا ہے کتابوں کو پڑھنا انشاء اللہ بے حد ہی مجھے تو خوبصورت لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ کتابوں کو ایک بار لے لوں تو پوری یہ لگتا ہے پورا پڑھ کے ہٹ لوں کتابوں کو بھی مہت تو ہمارے جیون میں کم نہیں ہے ان شاء اللہ جتنی کتابوں میں کچھ وہ آتی ہے نا پڑھنے کی اچھی اتنی انشاء اللہ آن لائن میں نہیں آتا ہے مجھے پڑھنے میں
بالکل صحیح فرماے کیونکہ فون وغیرہ میں لے کے پڑھتے تو آکھوں میں بھی چبنے لگ جاتی ہے لائٹ وغیرہ پڑتی تو کافی آنکھوں کو بھی درد وغیرہ ہوتا آج کل دیکھیے بچے ہیں نا آن لائن وغیرہ چیزیں کرتے وہ پ ستکالے جا کے وہ کتابیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ چلو آن لائن کے ساتھ ساتھ یہ لو کتابوں کا مہتو ہی پتا ہے ان کو تو اچھا لگتا ہے کہ با کتابیں وغیرہ پڑھنا اچھی بات ہوتی ہے ایک اچھی عادت تو میں سے آتی ہے اور کہتے ہیں کہ کتاب وغیرہ کہتے ہے کہ وغیرہ پڑھنے سے ہے نا پڑھنے کی عادتیں کافی اچھی رہتی ہے کافی چیز اس میں نئے نئے شبد ملتے ہیں
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرما ہے کتاب ہے نا ہماری زندگی میں اور تعلیم کے لیے بے حد ہی ضروری ہے اپنے بچوں کو نا جتنا ہو ج اتنا کتابوں میں سے پڑھانا چاہیے جب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا جب آن لائن کوئی کھوج کرنی چاہیے ان شاء اللہ ویسے کتابوں میں نا ہر چیز مل جاتی ہے ڈھونڈنے سے
بالکل صحیح فرمائی نئے نئے شبد بھی ہم کو مل جاتا ہے نئے نئے شبدوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھنے وغیرہ سے اچھی عادتیں بنی رہتی ہے نئے شبد کو سیکھنے کے بھی ایک الگ ہی ر وغیرہ رہتی ہے ہم ہم کو یہ جاننا تھا کہ آپ کو کسب کی کتابیں پسند ہے
مجھے اتحاس سے جڑی ہوئی کتابیں پرانک کتابیں اور مجھے کہانیاں بے حد ہی پسند ہیں اس ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو پڑھتے رہے
یہ کہانیاں والی کتابیں تو ہم کو بھی کافی اچھا لگتا ہے ان کو پڑنے میں کافی اچھا لگ کف کافی چیزیں ا سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کافی سے ہوتا ہے کہ رنگ برنگ کا فوٹو وغیرہ رہتا ہے تو اچھے تو سمجھ وغیرہ میں نہیں آپ اتنی اچھی کتابیں رہتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پڑھ کے ہی ختم کر دے اج ہی
بالکل بالکل ایسا یہ بھی لگتا ہے نا کہ مطلب کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ مطلب کتنا اچھا کچھ ہم بعد میں اس میں سے سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں جانکاریاں ہوتی ہیں ان شاء اللہ بعد میں ہمیں ایک اس میں اپیر لائق چیزیں بھی ملتی ہے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بعد میں جب ہم اپنی پوری کتاب پڑھ کے بند کرتے ہیں تو
کا ملب ابھی بھی ہے آنے والے بھویش میں بھی ہوگا پستکالے دیکھا جائے تو اور نئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ بنے گی اور نئی نئی چیزیں آئے گی تو پستکالے کا مات ب کم ہو نہیں رہا ہے تو ہمیں بھی ان کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے پریکشا کا ٹائم ہے تو لائبریری وغیرہ پستکال وغیرہ جا کے پڑھنا چاہیے تاکی کہ پستکالے وغیرہ بنا تو کا ہمیں بھی فائدہ وغیرہ اٹھانا چاہیے اور کتابیں وغیرہ بھی پڑتے رہنا چاہیے کیونکہ کتابیں پڑھنے سے کافی کی چیزیں گیان حاصل ہو جاتی ہے ایک ہی سمے پر
بالکل ویسے بھی نہ سرکار نے نہ اس کے مطلب پڑھائی کے لیے ہمیں تعلیم کے لیے بہت ساری مطلب یوجنا ہمارے لیے مطلب چلائی جا رہی ہیں بہت چیزیں ہمیں حاصل کرائی جا رہی ہے جگہ جگہ پہ ہر مطلب ہر مطلب اسکول میں بڑی کالجوں میں اور ہر پنچایت سمتی میں ہر اس ضلع میں ہر اس میں مطلب ہر مطلب ایک جگہ پر اور ایک بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے مطلب اب تو ہر جگہ مطلب لائبریری اور جو پستکالوں کو کھلا جائے جا رہا ہے ساری سویدھاؤ کے ساتھ ان چلا پر کچھ لوگ اس کا کچھ بچے غلط استعمال بھی کرتے ہیں جیسے کہ جا کے بیھ ج بیٹھ جاتے ہیں انساء اللہ مووی وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں نیٹ ویٹ سے ل کے بیٹھے رہتے پڑتے نہیں ہے اس کو غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہے
بالکل ہم نے بھی ایسا دیکھا کہ پستکالیہ وغیرہ جا کے ن مووی وغیرہ پکچر وغیرہ دیکھتے تو کافی غلط ہے کہ جو پستکالے پڑھنے کے لیے بنایا گیا تو اسی چیز کا استعمال کر ت کافی اچھا ہے اپنے لیے بھی پر یہ پستک وغیرہ پڑھنی ہی چاہیے پستکالیہ تو ان کا بھی فائدہ وغیرہ اٹھا تو کافی اچھا ہے اپنے لیے
جی جی بالکل ابھی کیا ہے نا کہ مطلب سرکار نے ہمیں جو چیز مہیا کرائی ہوئی ہے مطلب یہ پستکالیہ جگہ جگہ پہ مہیا کرا رہی ہے سرکار بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کے لیے آگے پریرت کر رہی ہے ان شاء اللہ یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اور بچے کو تعلیم بھی اچھے سے ملتی ہے اس سے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں پستکالا اچھا ہے تو ہمیں بھی ان کا فائدہ وغیرہ اٹھانا چاہیے
جی جی بالکل اپنے بچوں کو ہمیں پستکیں پڑھانا سکھانا چاہیے اور پستکوں میں سے زیادہ مطلب سیکھنے کو ملتا ہے اچھی تعلیم ملتی ہے پستکوں میں سے ہوشار ہوتے ہیں بچے اج کل کے ٹھیک ہے تو مجھے اپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ
مجھے بھی آپ سے بات کرکے کافی اچھا لگا چلیے اللہ حافظ
شکریہ اللہ حافظ